وعلیکم السلام بھائی جان السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو آپ
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو گئے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں تو گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے پہ ابو ممی ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی ٹھیک ہے کیا چل رہا ہیں آج کالج والج گئے یا نہیں
نہیں بھائی آج تو چھٹیاں ہی چل رہی ہے تو آپ کو پتا ہے اور گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہا تھا اگر کوئی مطلب کہ جاب مل جاتی ان چھٹی وں کے دن تو وہی کرتا کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں کو بھی مطلب کہ اس تھوڑا سا سپورٹ د دیتا الے لیکن آج کل کیا ہے کہ بےروزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے ملک میں تو میں سوچ رہا تھا کہ بیٹھا ہی ہوں اور آپ سے اور اوپر سے آپ کا فون آیا تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں آج کل
مجھے ہاں مجھے بھی لگتا تاکہ ہمیں اسی پہ ڈسکس کچھ کرنا چاہے بات کرنی
ہاں بائی جان تو بےروزگاری کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہو اس کو روزگار نہ ملے تو آج کے دور میں مطلب کہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے تو اس کا اثر صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ اس کے گھر والوں اور پورے معاشرے پر بھی پڑتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی نوکری ہو وہ اپنی مطلب کہ ضرورت پوری کرے اور اپنے گھر والوں کی مدد کرے لیکن جب نوکری نہیں ملتی نا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کا اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مطلب کہ مستقبل کے بارے میں فکر کرنے لگتا ہے نا بھائی جان
ہاں
تو اسی کے سھ سات اثر بےروزگاری کی بہت سی وجہ ہے سب سے پہلی وجہ تعلیم اور ہنر کی کمی ہے بہت سے لوگ صرف ڈگریاں حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مطلب کہ ہم علم ہنر نہیں ہوتا تو اسی لیے انہیں نوکری مل نہیں ملنی بہت ہی مشکل کلو ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ میرے بھائی
ا مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ گورمنٹ کو یا سرک سار کو یہ کرنا چاہیے کہ کچھ فیکٹریز ڈالنی چاہیے کچھ کار کھانے ڈالنے چاہیے جیسے کہ جس سے کہ امپلائمنٹ بڑھ جائے نوجوانوں میں لیکن لن مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو یہ جو ان امپلائمنٹ بےروزگاری ہیں اس کا ایک وجہ ایک نوجوان بھی ہیں آپ میں بولوں گا کیسے ہیں وہ میں بولوں گا اس یہ نوجوان کیا کرتے ہیں آج کل کے نوجوان زیادہ تر فونوں پہ اپ اپنا وقت گزارتے ہیں اپنا وقت گزارتے نہیں ضائع کرتے ہیں
ہاں بھائی جان
ایک نوجان اپنا نو نو گھنٹے سات سات گھنٹے کم سے کم نو گھنٹے آٹھ گھنٹے دیتا ہے موبائل فون پہ آپ بھائی جان مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بندہ جو اب فون پہ نو گھنٹے آٹھ گھنٹے دے گا وہ کیسے کچھ کرے گا وہ
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو اسی کے ساتھ سات مطلب کہ دوسری وجہ ملک مان کہ ا کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ ملک میں نوکریوں کی کمی ہے میرے بھائی تو ہر سال ہزاروں نوجوان تعلیم مکمل کرتے ہیں لیکن مطلب کہ اتنی نوکریاں مطلب کہ مطلب کہ نہیں ہوتی جس میں سبھی فٹ ہو سکے تو اس وجہ سے بھی مطلب کہ بہت سے لوگ بے روزگار رہ جاتے ہیں تو تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک ہی قسم کی نوکری کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں اپنا کہ پسند کی نوکری نہ ملے تو وہ دوسرے کام مطلب کہ کرنا پسند نہیں کرتے بائی تو ہمیں ہر حال حال اور عزت والے کام کی قدر کرنی چاہیے بے روزگاری کے بہت سے مطلب کے نقصانات ہیں میری بات تو جب گھر میں مطلب کہ آمدنی نہ ہو تو خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی تعلیم گھر کا کرایہ علاج اور روزانہ کی ضرورت ہے پوری کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بے روزگاری کی وجہ سے کہ غربت بڑھتی ہے غربت کے ساتھ ساتھ پریشانی اور ذہنی دباؤ بڑتا ہے تو کچھ لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں مطلب کہ اور انہیں ہر وقت فکر میں رہتے ہیں ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان مجھے یہ بتانا تھا کہ بے روزگاری کی اہم وجوہات میں آبادی کی تیز اضافہ روزگار کی کم موقف موقف تعلیم اور ہنر کی کمی اورمییشی کمزوری شامل ہیں آج کل بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان بھی مناسب نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں بھائی
ہاں بائی جان
مجھ اگر حکومت اور عوام مل کر محنت کرے تو بے روزگار میں کمی آ سک ہیں اور ملک ترقی کے ترقی کی رخ پر چل سکتا ہے ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں باپ کو اپنے بچے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے جوک مطلب بے روزگاری تب تب کم ہو سکتی ہیں جب ایک نوجوان تیار ہو سکتا ہے کام کرنے کے لیے جب ایک ماں باپ ایک نوجوان اپنے بیٹے کو سمجھائے گی کہ یہ کرو وہ کرو وہ تب ہی کرے گا جب ایک نوجوان اویئر ہو جائے گا مطلب کہ وہ چاہے گا کہ میں کام کروں جب وہ فون پہ ہی رہے گا ایک ماں باپ کو اپنے بیٹے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے آج کل اور ایک بیٹے کو اپنے باپ کے لیے ٹائم وقت نہیں ہوتا ہے اسی طرح ایک بھائی کو اپنی بہن کے لیئے وقت نہیں ہوتا ہے اسی لیے میں بولتا ہوں بائی جانک یہ جو موبائل فون ہے اس کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی ملب کہ کبھی کبھی بےروزگاری کی وجہ سے جرم بھی بڑھ جاتے ہیں جب لوگوں کو مطلب کہ کوئی حلحہ روزگار نہیں ملتا تو وہ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس لیے روزگار کا ہونا صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیئے ضروری ہے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے مطلب کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کرنی چاہے مطلب کہ نئے فیکٹریاں چھوٹے کاروبار اور تجارت کو بڑھا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو کم کام مل سکے اور اسکولز اور کالجز میں بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا سکھایا جانا چاہیے جیسے کمپوٹر چلانا لائک کہ بجلی کا کام سلائی کا کام موبائل رپیرنگ اور دوسرے مطلب کہ فانی ہنر ہنر انسان کو خود اپنا روزگار شروع کرنے میں مدد دیتا ہے نوجوانوں کو بھی محنت سے حالانكہ گھبرانا نہیں چاہیے ہر کام کی عزت کرنی چاہیے چھوٹا کام شروع کر کے بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے محنت اور صبر کرنی مطلب کہ کرنی ضائع نہیں جاتی میرے بھائی
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بات بتائی نتیجہ کے طور پر بے روزگاری سے صرف ایک فرض کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے اگر حکومت اور عوام مل کر کوشش کرے تو بے روزگاری میں کمی لائے جا سکتا ہیں مطلب یہ ایک فرد کے لیے یہ بے روزگار جو ہوتا ہے ایک فرد کے لیے پریشان بن کر نہیں رہتا ہے بلکہ پورے گھر والوں کے لیے پورے معاشرے کے لیے یہ نوجوان جو ہوتا ہے اس کو اس کو مطلب سب پریشان ہوتے ہیں آج کل کے آپ کو بائے پ پت بھی ہے خرچے کتنے ہیں بھائی مطلب کہ ایک شادی کو کتنا لگتا ہے مطلب جب بے روزگار انسان ہوتا ہے اس اس اس نوجوان میں بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اندر اندر سے دیکھیے جیسے کہ یہ پریشان رہتا ہے ہر ہر وقت یہ پریشان رہتا ہے
ہاں بھائی چان
تو مطلب کہ بائی جان آج انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی مطلب کہ روزگار کے بہت سے نئے ذریعے پیدا ہوئے ہیں لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں لکھ ہیں ڈیزائننگ بناتے ہیں اور اپنا چھوٹا کاروبار بھی چلاتے ہیں تو اگر ہم کوئی نیا ہنر سیکھیں گے تو ہم اپنی مطلب کہ اپنے لیے بہتر موقع پیدا کر سکتے ہیں ہے نا بھائی جان
ہاں لیکن میں نے بھائی پہلے بھی بولا کہ ایک نوجوان جو ہے آج کل وہ نوجوان مطلب ان کو ہمیں ایسی تعلیم دینی ہے کہ آپ کو کس طرح اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر کی سہولیات ہیں آپ کے پاس کوئی موبائل فون کی سہولیات ہے تو آپ کس طرح یہ استعمال کر سکتے ہو اپنی یہ
ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے مطلب کہ خالی وقت میں نیا ہنر سیکھنا چاہیے کتابیں مطلب کہ پڑھنی چاہیے اور اپنیح مطلب کہ سہیلیت کو مطلب کہ بہتر بنانا چاہیے آج کی محنت کل کی کامیابی بن سکتی ہے تو اگر ہم سب مل کر تعلیم ہنر اور محنت کو اپنائیں گے تو بےروزگاری کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے ہر نوجوان کو امید رکھنی چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہے ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بالکل صحی بات کر دی لیکن اس کام اس مطلب اگر بے روزگاری کم کرنی ہے پہلائی جو اس میں گھر والوں گھر والے شامل ہونے چاہی گھر والے اپنے بچوں کو بولے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جو استاد ہے ہمارے اسکولوں میں ہمارے اسکولوں میں جو استاد انوں کو یہ تعلیم اب دینی چاہیے کہ اگر آپ یہ جماعت پاس کرو گے تو اس کے بعد آپ کیسے بے روزگاری مطلب چھٹکارا پا سکتے ہو آپ کیسے اپنا گزارا کر سکتے ہو اسی طرح کالجز میں بھی اسی طرح مطلب باقی جو جہاں ہم تعلیم دے سکتے ہیں یا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پروگرامز چلا چلا دے گ کیسے ہم مطلب بے روز گاری کو ختم کر سکتا
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کا حل بھی موجود ہے تعلیم حاصل کرے ہنر سیکھے محنت کرے اور ہر حال حال روزگار کی عزت کرے ان شاء اللہ محنت کرنے والا انسان ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے نا بھائی جان
ہاں بالکل صحیح بات بولیے آپ
تو میرے بھائی ہمیں کیا کر کرنا چاہے کہ ہم نے جو باتیں کی آگے پہنچانی چاہے تاکہ دوسرے لوگ بھی محنت کر کرے وہ ہارن ملے کیونکہ مطلب کہ موقع کبھی بھی مل سکتا ہے تو اسی لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے کیونکہ اگر ہم نے ہمت ہار دی تو پھر موقع مل گیا تو پھر کوئی مطلب کہ اس کے کیا اس ہمت مطلب کہ موقع کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی تھی چاہ بالکل نہیں ہارنی چاہے تو ہمیں چاہے کہ ان باتوں کو جو ہم نے باتیں کی آگے پہنچ جائے تاکہ وہ بھی پھر تیار رہ سکیں گے مطلب کہ ان کا بھی بلا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی اوئر ہوں گے تو آپ کا شکریہ اللہ حافظ
اللہ حفلہ